ہیلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام کیا خبر ہے بھائی جان
الحمد للہ میرا تو سب بڑھیا ہے اللہ کا شکر ہے آپ بتاؤ آپ کا کیسا ہے
بس میرا بھی الحمد للہ بس مست ہوں کیا کر رہے ہو
میں بس کچھ نہیں ایسے بس ٹہل رہا ہوں ابھی تو تھوڑا بارش مطلب رکا ہے اسی لیے آب لگ رہا ہے ڈپریسن میں
نہیں ار ڈپریشن میں کیا رہیں گے
لگتے ہے سیرات ڈپریس میں کچھ ناشہ تو کر کے آیا ہوں بھائی
او اچھا نسہ ہو گیا
ہاں اگر ڈپریشن میں ہے تو کیا بولتا ہے اس کو یو ایوری تھنگ شیر می
ارے نہیں رٹھی پس نہیںرے ڈپریشن میں کیا رہیں گے کون سا چیز میں ڈپریشن میں رہیں گے بس ایسے ہی کیا بولتا ہے اس کو تھوڑا سا آج لیٹ سے اٹھے ہیں رات میں سوئے تھے تھوڑا سا لیٹ سے اور ابھی لیٹ سے اٹھے ہیں تو تھوڑا سا مطلب ویسی آواز نکل رہا ہےنیس
اچھا رات کو لیٹ سے ہوئے تو کیا کر رہے تھے
ارے تھوڑا سا مطلب ہ کیا بولتا ہے کھانا وانا بنانے میں تھوڑا سا گھر میں لیٹ ہو گیا تو لگ بھگ نو دس بجے رات کھائے ہیں اور جانتے ہو جب ا تھوڑا ساگر رات میں موبائل نہیں دیکھتے ہیں کوئی اگر نہیں دیکھتا ہے تو کیسا لگتا ہے فیل ہوتا ہے اس لیے موبائل تھوڑا سا دیکھیں تو بچ گیا بارہ ایک
نہیں اگر ڈپریشن میں رہو تبھی اتنا لیٹ تک جگتا آدمی تو ایسے تو اگر کھانا اگر کھا دس بجے بھی کھائے گا تو پھر بھی آدھا گھٹہ کم سے کم دیکیں گا بےھ ہو جائےا لیکن اگر ڈپریشن میں رہے گا تو گیارہ بارہ بج جائے گا
نہیں اور گھر طرف سب بڑھیا
ہاں سب بڑھیا ہے الحمد للہ ٹھیک چل رہا ہے ابھی سجوچ
اچھا اور بتاؤ کیا کر رہے ہو ابھی
بس اسے باہر بیٹھا ہوں
ادھر بارش ہو رہا ہے کیا
بارش نہیں ہو رہی ابھی تو فی الحال وہ کیا بولتے ہیں ہم ہاں بادل لگا بادل چھایا ہوا ہے
ہاں اور بتاؤ کیا بولتا ہے تم بھی تو ایسے ہی لگتا ہے ڈپریشن میں تم ہے
ارے میں ڈپریشن نہیں رہتا اب میں کیا بولتا ہے ڈپریشن میں بھی جاتا ہے لوگ کیونکہ کسی سے امید کرتا ہے کسی پ بھروسہ کرتا ہے مطلب وہ کہہ رہا بولتا ہے نا کہ تو سب کچھ میں چھوڑ دیا ہوں نہ کسی بھروسہ ہے نہ کسی سے امید ہے نا کسی سے مطلب کچھ بھی نہیں ہے بس جو ہے امید کچھ سے اگر میرے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں ہے بس بات ختم
اچھا ہم تو صرف ڈپریشن والے میں پوچھے
ہوں
ہاں آ گ اور چ آ ہوں کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ نہیں لگ رہا ہے بات سے لگتا ہے ڈریشن
نہیں آپ کیا بول رہے ہیں ہم تو خالی ڈپریسن میں
ارے کچھ نہیں ہم بولے کہ صرف ڈپریشن کا سوال پوچھے اس کے آگے نہیں
اچھا ڈپریشن میں لوگ کیوں جاتا ہے آدمی پتا ہے تم کو
ارے نہیں پتا ہے تو اس لیے تو بول رہے ہیں بتا دو کیسے جاتا ہے
چلو مان لو کسی سے بات نہیں ہوتا اس میں بھی اگر سوچے گا تو رہے گ سمجھو ڈپریشن ہوا اگر کسی سے کسی بھی بھروسہ کرو اور بھروسہ توڑ دے تو وہ وہ بھی ڈپریشن ہو گیا اگر کسی سے امید لگا اور وہ امید مطلب ٹوٹ جائے تو وہ بھی مطلب امید لگا تھا کیا کیا سوچا تھاو کچھ نہیں کیا فلان ڈان کچھ بھی یہی سب ڈپریشن ہوتا ہے مطلب جیادہ سوچنا سوچنا وہی ڈپریشن ہوتا ہے تو آئی تھنک یو مجھے لگتا ہے کہ تم سوچتے ہو بہت
نہیں رے کیا سوچ کے پیدا سوچو ہوں یہ کسی چھوڑ کے چل جائے گ بھروسہ یہ سبمج سوچو سوچو کہ اوپر میں کیا ہوگا بولے تو ہ سوچو یہ کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں اس کا توباہ نہیں کر رہے ہیں یہ سب سوچو ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں یہ سوچو اس میں ڈپریشن میں جاؤ یہ میں سوچو کہ وہ ہم کو چھوڑ کے چل جائے تو ڈپریسن وہ ایسے ہو گیا تو وہ ڈپریسن اس پر ہم بھروسہ کر لے وہ بھروسہ تووڑ دیا تو ڈپریسن یہ سب چیز کر کے کوئی فائدہ نہیں
ہ
سوچ کے کچھ فائدہ ہے ڈپریشن میں جا کے
ہوں آپ کے بات سہمت تو ہوں میں لیکن کیا آپ کسی سے بھروسہ نہیں کرتے ہیں آپ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں آپ کسی سے امید نہیں لگاتے ہیں
ارے لگاتے ہیں لیکن تم تو جانتا ہی آج کل کا دنیا جانتا ہے نا
ہاں تو وہی ہوا مطلب نا کہ آپ تم بھی مطلب کہے کچھ نہیں لگاتے ہو اسی لیے مطلب کچھ نہیں ہے بس تم اب آخرت کے لیے کام کر رہے ہو اوپر میں کیا کرنا ہے کیا مطلب جواب دینا اسی لیے کام کر رہے ہوگے
نہیں رے کام نہیں کرتے ہیں جو تم بولا کہ ڈپریشن مطلب یہ چیز ہوتا ہے کہ بھروسہ تو یہ اس کا صرف جواب دیے ہیں ہم وسا کچھ کرتے نہیں ہم کی ہ کیا بولتا ہے نماز روزہ کچھ کر نہیں بس تمہارا سوال کا جواب دیے ہے بس
اچھا تو مطلب تم میرا سوال کیا تھا پہلے کہ تم ڈپریشن میں ہو یا نہیں
ارے سوال وہ نہیں تھا
وہی تھا نا میرے کو بولا تم کو تم لگا میرے کو ڈپریشن میں ہے
نہیں بولا کہ ڈپریشن لوگ جاتے ہیں ڈپریشن میں ہم وہ بولے ڈپریشن ہے کیا چیز وہ تم بولا ہم کو
اچھا
ہوں اور بتاؤ
ہوں اور سب ٹھیک ہے اپنا بتاؤ
بس میرا بھی مست ہے الحمدللہ کہاں تک پڑھائی کیے ہوئے
ہاں
کہاں تک پڑھائی کیے ہو
پڑھائی تو ابھی کر رہے ہیں
ہوں اچھا ا کون سے کلاس میں ہو
میں ٹینتھ میں ہؤں ابھی الیونتھ میں مطلب میرا ایڈمیشن ہوا ہے فی الحال ٹین کمپلیٹ ہوا ہے
اچھا بڑھیا بات ہے پڑھوگے انشاء اللہ کچھ بنو
ہ
اور ہ تمہارا کوئی اگل بگل دوست فرینڈ نہیں ہے اکیلے بیٹھے ہو
ابھی تو کوئی نہیں ہے
او اچھا کہاں سے آپ ہو
میں تو جھارکھنڈ میں دیوگھر ضلع سے ہوں
او اچھا وہاں کا نام سنے ہیں بہت اچھا ہے چار دیو گھر دیو گھر ن ہ اور سب بڑھیا ہے بھائی
ہم اور سب تو بڑھیا ہے
اور بتاؤ
ہوں بولو بولو
ہوں ہ
تم کیا کر رہے ہو
ارے کچھ نہیں بس ہم بیٹھے ہیں ہم بھی باہر میں
اچھا
بس بیٹھے ہیں تھوڑا سا بولے نا لیٹ سے اٹھے ہیں تو تھوڑا سا ہ الگ قسم کا لگ رہا ہے
اچھا
ادھر تھوڑا سا ادھر بھی موسم اچھا ہے ٹھنڈا جیسا موسم
ا ل لو بنے
ہ ہوں بڑھیا تو ہے اور فیوچر کے بارے میں آپ کیا سوچ سوچ رہے ہو
ہوں فیوچر کے بارے میں کیا سوچیں گے ابھی دیکھو ابھی توک کوئی ڈیسائڈ مطلب نہیں کہ کیااں یہ کرنا ہے باقی دیکھو آگے مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا سوچ
ارے تو ابھی کچھ کچھ من میں ہوگا نا کہ ا کیا بولتا ہے اس کو کہ یہ کریں گے وہ کریں گے کچھ من میں
ارے یہ تو ایسے تو من میں بہت کچھ آتا ہے کہ میں پوولس بنوں گا مطلب بہت کچھ ایسا آتا کہ میں یہ بنوں گا یہ بوں گا یہ بنوںا لیکن سب تھوڑی نا بن سکتا پیکئی ایک ہی بنے گا نا تو
ہوں لیکن تب بھی ارے ہم ایک چیز بولولے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے نا بھائی مطلب کیا بولتا ہے اس کو ٹارگیٹ کچھ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہم کو یہی بننا ہے
ٹارگیٹ ابھی کوئی کسی چیز میں کیا ہی نہیں ہے
ہوں ہوتا ہے نا کہ ہم کو وہی بننا ہے تو وہی بننا ہے
پتا ہے لیکن ہم کو پتا ہے لیکن میں ٹارگیٹ کبھی کسی مطلب کسی میں ابھی کیا بھی نہیں کہ مطلب ہاں یہی چاہیے بس جس میں نشرح لگ جائے وہی م وہی مطلب ہوگا
اچھا چلو بڑھیا بات ہے اور پڑھائی وڑھائی سب اچھا چل رہا ہے
تب تو چلر بڑھیا ہی ہے
ہوں اور تم کا بھی ڈپریشن م گئے ہو
نہیں ڈپریشن میں تو نہیں گیا ہوں
ہ ڈپریسن میں نہیں گئے اور پتاہ ہے ڈپریسن کے بارے میں سب کچھ ہوں
کیا بولیں
بول رہے ہیں کہ ڈپریشن میں کبھی گئے نہیں ہو اور پتاہ ہے ساب ڈپریشن کے بارے میں
نہیں پرسنگ کے پتا نہیں بس دنیا کو دیکھتا ہوں نا کہ کیسا کیسے لوگ مطلب کرتا ہے کیسا رہتا ہے کیسا مطلب بس دنیا سے دیکھ کے سیکھاؤں اب تم سکھایا کہ ا تم خیرا کہ تم ایسا مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا
ہوں نہیں رہے ہم بول رہے ہیں وہ نہیں میرا سوال کا جواب نہیں ملا ہم بول رہے ہیں کہ تم ڈپریسن میں نہیں گیا ہے اور ڈپریسن کے بارے میں سب کچھ پتاہ ہے
وہی تو پتا پتا کیسا نہیں رہے گا تم تم بھی تو نہیں